ہیلو بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو
جی میں تو بہت شکریہ الحمد للہ آپ بتائیں
آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے بابا جان اماں جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے سبھی ٹھیک ہیں اور آپ کے والدین کیسے ہیں
ہاں اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ کھانا چائے وائے پی لی
جی میرا لنچ ہو چکا ہے دراصل آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا
چلیے کوئی نہیں اچھی بات ہے یہ اگر آپ کا لیٹ ہوا ضرور کسی نہ کسی کام میں آپ بزی رہی ہوں گی تو اسی وجہ سے وہ ہوگا تو اگر میں آپ آپ کو بتا دوں آج کل کتنی گرمی ہے پہلے مجھے آپ ایک بات بتائے میری آواز اچھی سے آ رہی ہے
جی جی آپ کی آواز میں بہت ہی بہتر طریقے سے سن پا رہی ہوں بتائیے آپ
تو ہاں گرمی تو بہت زیادہ ہے تو یہ سب موسم ہی خراب چل رہا ہے آج کل تو میں اسی پہ بات کر کرنا چاہتا تھا کہ موسم ہماری روزمرہ ز زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے موسم سے متاثر ہوتا ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کہ آج موسم کیسا ہے اگر دھوپ ہو تو ہم اس کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں اگر بارش ہو تو ہم چھتری یا رین کوٹ ساتھ لے کر نکل نکلتے ہیں ہے نا
جی جی دراصل آج کل یہ جو موسم ہے نا اس وجہ سے بڑی دقت ہو رکھی اور اس سال کچھ زیادہ ہی پتا نہیں اللہ کہ طرف سے کچھ زیادہ ہی گرمی پڑ رہی حالانکہ جولائی تک تو کافی ٹھنڈک ہو جاتی ہے
ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو موسم مطلب کس ہاں بتائیے آپ
ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگست کے مہینے میں بھی لگتا ہے اللہ ایسے ہی گرمی دینے والے ہیں
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ کیا مجھے بھی لگتا ہے تو مطلب کہ یہ جو موسم ہوتا ہے نا اس سے مراد ہے مطلب کہ ہوا دھوپ بادل بارش سردی اور گرمی کہ مطلب کہ روزانہ صورتحال ہے تو موسم ہر روز تبدیل ہو سکتا ہے کبھی آ آسمان صاف ہوتا ہے کبھی بادل چھائے جاتے ہیں تو اور کبھی تیز ہوائیں چلنے لگتی ہے تو اس وجہ سے موسم کو فطرت کا ایک خوبصورت نظام کہا جاتا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں مطلب کہ مختلف قسم کے موسم پائے جاتے ہیں کچھ علاقے بہت بہت ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں جبکہ کچھ علاقے بہت ہی زیادہ سرد ہوتے ہیں اور ہمارا ملک میں مطلب کہ ہمارے ملک میں عام طور پر مطلب کہ چار موسم دیکھ دیکھنے جات ہیں تو گرمی سردی اور
تو جڑ ہو
ہاں ہاں ہاں ہاں یہی موسم تو آپ بھی بتائائے
بٹ یہ پتجھڑ کا موسم وہ جو کیا کہتے ہیں اس کے پتے ہوتے ہیں وہ جو کشمیر سائڈ پہ بہت فیمس ہے
ہاں ہاں
چنار کے پتے کیا
ہاں ہاں ہاں چنار کی پتے ہی
سےنار کے پتے د دٹ وہ مجھے بہت پسند ہے اور کبھی ان شاء اللہ زندگی ہوئی تو کشمیر سائڈ بھی آنا ہوگا
ہاں ہاں تو مطلب کہ اسی کے لیے مطلب کہ جو باہر کا موسم ہوتا ہے مطلب کہ بہت ہی دلکش اور خوشگوار ہوتا ہے اس موسم میں درخت پر نئے پتے آتے ہیں جو آپ نے ابھی ابھی بولا اور پھول مطلب کہ کھل اٹھتے ہیں ہر ہریالی نظر آتی ہے تو پرندے چہچہاتے ہیں اس موسم میں اور لوگ بھی خود کو مطلب کہ زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں تو باہر کا موسم امید اور تازگی کی علامت سمجھا جاتا ہے ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ ہے گرمی کا موسم سمسال کا سب سے گرم موسم ہوتا ہے جس میں لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اس موسم میں دھوپ بہت ہی تیز ہوتی ہے اور مرچ درج حرارت کافی کہ بر جاتا ہے لوگ ٹھنڈی چیزیں پینا پسند کرتے ہیں جیسے پانی ٹھنڈا ٹھنڈا جوس اور لسی بچے اکثر سمر ویکیشنس کا انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے کہ آج کل چل رہی ہے گرمیوں کی چھٹیاں تو گرمییا ك موسم میں مطلب کہ ہمیں زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ صحت متاثر
اچھا آپ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا معنے رکھتے ہیں کیا آپ کی ذہنی طور پہ سوچ رکھتے ہیں آپ اس چیز میں
اور تم کے حقوق
جی عورتوں کے حق حقوق این اسلام
ہاں ہاں مطلب کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے اندازے اس بات سے لگایا جا سکتا ت ہے کہ وہاں عورتوں کو کتنی عزت آزادی اور حقوق حاصل ہے تو عورت معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہے وہ ماں بیٹی بہن اور بیو و کی صورت میں ہر گھر میں اور ہر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہاں
تو کو نعمت کی طرح ہی بھی بھیجا ہے
ہاں ہاں
بٹ آج کل کی سوسائٹی میں چیزیں کچھ اتنی بری دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کب رحم کرے گا ایسے ذہنی طور کے بیمار لوگوں پر
ہاں ہاں تو اگر عورت کو اس اس کا مطلب کہ حقوق مل جائے تو پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے اسلام نے عورت کو بہت ہی بلند مطلب کہ مقام دیا ہے اسلام نے پہلے کئی معاشروں میں ملبک عورت کے ساتھ نا انصافی کی جاتی تھی لیکن اسلام نے عورتوں کو اجازت تحفظ اور بری کی بنیادی حقوق دیا ہاں تو اسلام عورت کو تعلیم حاصل کرنا مطلب کہ ج عید رکھنا اور اپنی رائے دینا ایک کا حق دتے
جی جی جی
ہاں ہاں آپ بتائی
کچھ لوگ اتنے پچھڑے جتی کے رہ گئے ہیں پچھڑے ہوئے
ہاں ہاں
کہ بڑی ہی ایسی غصہ آتی ہے لگتا ہے کیا کیا جائے اتنی پچھلی سوچ اور کچھ کنٹریز میں جس طریقے سے ابھی ہمارے یہاں عورتوں کا حال ہے مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے ویری ہارڈ
ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ سب سے پہلے اور اہم حق تعلیم کا ہے تو تعلیم ہر انسان کی بنیاد حق ہے تو چاہے وہ مرد
تعلیم عزت فریڈم آزادی ہر چیز چاہیے بٹ پت نہیں کیا ہے
ہاں ہاں ہاں جب ایک آپ کو اگر پتا ہو تو جب ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے نا تو صرف ایک شخص نہیں بلکہ پورا خاندان تعلیم یافتہ بنتا ہے تو تعلیم عورت کو خود مخت ار بناتی ہے اور اسی زندگی کے ملب کہ بہتر فیصلے کرنے میں مدد کر دیتی ہے تو عورت کو صحت کی مطلب کہ مطلب کہ سہوولت حاصل کرنا بھی اس کی بنیاد حق ہے تو ہر ہر عورت کو بہتر علاج مطلب کہ صاف ماحول اور صحت مند زندگی گزارنے کا مطلب کہ موقع ملنا چاہے صحت صحت مند عورت ہی صحت مند مطلب کہ نسل کی مطلب کی تربیت کر سکتی ہے نا
کر لیے تو وہ اپنے نفس پہ بھی کنٹرول کرنے کے لیئے بہت ہی ی نو ایک الگ سا دماغ پاور اور ہر چیز ہوتی ہے اور جس عورت نے اچھے سے تعلیم کی ہے اپنے گھر خاندان کو صحیح طریقے سے چلے نفس کو کنٹرول کر لیا تو آنے والی جو پیڑھیاں ہوتی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سے ایک الگ ہی طریقے سے ہوتی ہے اس خاندان گھر بچوں میں ایک الگ رونق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی بٹ یہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جس طریقے سے عورتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں مجھے اس طریقے کی جو معاشرے کی جو چیزیں ہیں
ہ
بہت ہی بری لگتی ہیں کش سب میں اتنی سمجھ آ جائے اللہ سب کو ہدایت دے
مطلب کہ عورت کو عزت اور احترام کے ساتھ جانے کا حق بھی حاصل ہے تو کسی بھی عورت کے ساتھ مطلب کہ بدسلوک کی مطلب کہ یا زیاد
اسلام میں آپ دیکھیے ماں خدی کا اتنا اچھا اگزامپل ہے کہ عورتوں کو کتنا انڈیپینڈنس ملنا چاہیے اور ہر طریقے سے کتنے حق ہیں ان کے اللہ نے اتنا حق دیا ہے اللہ نے اتنی عزت نواز ہے بٹ یہ اتنے عام سے انسان اور ان کی چھوٹی چھوٹی سوچ یہ سوسائٹی کو کتنا کھوکھلا بناتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ
ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ مطلب کہ کیا ہے کہ جب مرد اور عورت مل کر فیصلے کرتے ہیں نا تو مطلب کہ بہتر نتیجہ سامنے آتے ہیں تو ہر عورت کو محفوظ ماحول ملنا چاہے جہاں وہ خود کو پرامن اور مطلب کہ مطمئن محسوس کر سکے تو عورت کو ہاں عورت کو اپنی رائے دینے اور فاصلے میں حصہ لینے کا بھی حق ہے تو گھر ہو یا معاش
کہ میری میری جو اس چیز پہ علم ہے جب تک ایک مرد اپنے طرف سے جو ایفرٹس نہ ڈالے گا جو بھی لڑکی اس کے حق میں آتی ہے اللہ جس وہ بھی اس کا نصیب لکھتا ہے جب تک اس کا ساتھ اور اس کی جو انڈیپنڈنس ایک جو مرد دے سکتا ہے گا کہ آپ میری وائف ہو یا آپ میری لائف میں آنے والے پاٹنر ہو
ہاں ہاں
کچھ جوڑنا ہی ہے تو میرا تو ایسا ماننا ہے کہ جس بھی لڑکے کی لائف میں جو بھی ال جو بھی اس کا نصیب لگتا ہے جو بھی لک آتی ہے تو اس لڑکے کو اتنا اسے سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی ہر طریقے سے پرسکون عزت اور مطمئن سے گزرے
ہاں بالکل تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو کام کرنا اور روزگار حاصل کرنا بھی عورت کا حق ہے کہ تو آج
عورت کا نہیں ہے وہ ہر ایک مخلوق کا حق ہے ہر ایک انسان کا حق ہے الگ بنائی ہر ایک کسی رسک کی ضرورت نہیں ہے سبھی کو ہے
ہاں ہاں ہم مطلب کہ یہاں پہ تو ہم عورتوں کی بات
جی جی جی اسپیشلی عورتوں کو کیونکہ انہیں ہی دبایا جاتا ہوتا ہے مردوں کو تو نہ جانے کون سے زمانے سے آزادی
ہاں تو آج کل عورتیں ڈاکٹر بنتی ہے ٹیچر انجینئر سائ سٹ لاائر اور بزنس وومن کے طور پر بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں تو ان کی محنت اور مطلب کہ قابلیت کو تعلیم مطلب کہ دینا اور تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تو وہ مین مطلب کہ عورتوں کے حقوق کا مطلب مردوں سے مطلب کہ مقابلہ کرنا نہیں ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت کو بھی وہ مطلب کہ تمام موقع اور عزت ملے جو ایک بنیادی حق ہے تو جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے کا مطلب کہ احترام کرتے ہیں تو معاشرہ مضبوط اور خوشحال مطلب کہ بنتا ہے نا تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ آگے آگے بھی پہنچاؤ گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل سکے وہ بھی اس پہ عمل کر سکے تو اپنا خیال ٹھیک ہے اللہ حافظ